السلام علیکم
کیسی ہو جی ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز کیسی ہو
جی بلکل ماشاء اللہ سب خیریت آپ فرمائیے
ماشاء اللہ میں بھی بلکل خریت سے ہوں بس نا میں جی اور کھانا لائی
جی بلکل کھانا کھا لیا بنا بھی لیا سب پھر یہ ہم بھی بیٹھے تھے تھوڑی آج طبیعت ہے صحی تو پھر کی تھوڑے آرام کر لے اس وجہ سے دیکھئے بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ کا کول آ گیا
ج ہاں جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور کیا پکایا تھا آج اپ نے
جی آج میں نے ٹماٹر مرچ کی سبجی بنایی تھی اور فرمائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
ماشاء اللہ میرے بھائی یہا کا موسم تو نہ بھوت بیحد ھی زیادہ اچھا موسم ہے نہ صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے میرے ہیا پے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے بادل سے چھائے ہوئے ہیں
مطلب آپ کے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی ہمارے یہاں بارش ہو گئی موسم ٹھنڈا ہے
ہمارے یہاں پہ نا کل بارش ہو گئی تھی کل اور پرسوں آج صبح سے نا بادل سے چھائے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے بارش ہوگی
ہمارے یہاں پہ تو کیا ہوا ہی نا بارش کل اور پرسوں نہیں ہوئی پر آج ہوی ہے کل اور پرسوں تو کیا موسم بن رہا تھا ایسے بارش کا تو اتنی گرمی ہو رہی تھی امس والی جو گرمی ہوتی ہے نا پسینے والی ایک دم بھیگ کر بوھت زیادہ والی گرمی وہ ہورہی تھی اب کم سے کم آج بارش ہوگی تھوڑی بہت تو آج اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت تو راحت ہے سکون ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور فرمائیے جی میں نا بیھ تی تونا میں نے سوچا کہ آج کچھ باتیں کر لوں آپ سے گفتگو کر لوں تو نہا اچھا رہے لگے گا مجھے تو
بوہت اچھا خیال ہے کی اپنے مجھسے گفتگو کرنے سے
ہاں میں نہ آج میں اپنی اسکول میں گئی تھی تو میرے اسکول میں نا آج سواچتا کے بارے میں کریکرم ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے آج سوچھتا کے ہی بارے میں گپتگو کر لوں ویسے نا سوچھتا ہمارے جیون کا سب سے مہتوپورن حصہ ہوتا ہے
جی جی بالکل سوچھتا ہونی چاہیے کیا صاف صفائی ہوگی تو جسے بیماریا بھی کم ہوتی ہے اور از صفایی ہوتی تو اچھا بھی لگتا ہے ایک دم خوشنما ماحول لگتا ہے کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کی بازار وغیرہ ان سب میں مطلب ماحول می ںتھی مطلب گندا گندا سب بہت ہی زیادہ نالیاں بھی بھر جاتی ہے پانی باہر سڑکوں پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے بہت ہی گندا ماحول اور بیماریوں کو مطلب پیدا کرنے والا ماحول ہو جاتا ہے وہ گندا
ںاں جی ماشاللہ بلکل ساہی فرمایا جی اپ نے ویسے سے نا سوچھتا ہمارے جیون کا مہتو پورن حصہ ہوتا ہے اور نہ صاف صفائی کرنے سے نہ کیول ہمارا گھر سندر دکھتا ہے بلکہ ہمارا سواستھ بھی تو سب سے زیادہ سندر دکھتا تا ہی
جی جی بالکل کئی جگہ دیکھا ہے کہ روڈوں پہ جیسے نا نالیاں بنی ہوئی ہے سائڈوں میں تو وہ صفائی نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے صفائی کر کے چلے جاتے پھر کچرا وہ وہیں نالیوں میں ڈال دیتے ہیں اب جیسے کچرا بھر جاتا ہے تو پھر جام ہو جاتی ہے نالیاں پانی وہ سڑکوں پہ پھیل جاتا ہے تو آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر وہ زیادہ دن پانی بھرا رہتا ہے تو مچھر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر مچھر وغیرہ پیدا ہونے کے بعد میں آپ کو پتا ہی ہے کہ کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسے نا آپ بھی اپنے گھر میں اپنی امی جان یا اپنی خالہ باجی کے ساتھ مدد کرتی ہو صاف صفایی میں
ہونی چاہیےخود کرنی چاہیے اچھا رہتا ہے صاف صفائی ہوگی تو اچھا لگے گا گھر بھی اچھا لگے گا بالکل باہر بھی لوگ جیسے اج کل تو سب جاگے کچرے کی گاڑیاں لگی ہوئی ہے نگر پاری گل کی طرف سے تو جیسے کچرا بھی باہر بھی ہو تو ایک ڈسٹ بن یا ایک کوئی بھی بالٹی پرانی باہر ڈال دو تو باہر کا کچرا باہر کر کے رکھ دو تاکہ جب گاڑی ائے تو اس کے اندر ڈال دو تاکہ باہر بھی تھوڑا مطلب جو بولتے نا انگن کے باہر جو وہ تھوڑا صاف رہے تو اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی اپ نے اور میں بھی نا اپنی امی جان کے ساتھ میں پر ڈے صاف صفائی کرواتی ہوں اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ساہی طریقے سے رکھتی ہوں اور نہ اپنی کتابیں اور اپنے کپڑوں کو تو بالکل صحیح طریقے سے رکھتی ہوں کتابوں کی تو نا اتنی کلیر کرتی ہوں ادھر اودھر نہیں ہو جائے ایک بھی کتاب تو نا صحیح طریقے سے رکھنی پڑتی ہے اور ویسے نا سوچھتا کی شروعات اپنے گھر اور اپنے اس پاس سے ہی ہوتی ہے
جی جی بالکل اپ نے ساہی فرمایا کہ اپنے گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے کیو کہ ہم اپنا گھر رکھیں گے پھر اس کے بعد میں محلہ ائے گا پھر سحر ائے گا اسی کے بعد میں سب کچھ اتا ہے لیکن شروعات گھر سے ہی کی جاتی جب اپ کا گھر ہی صاف نہیں ہوگا تو اپ کیا ہی محلہ میں سب کو وہ مطلب شکشاہ دو گے کہ بائی محلے کو صاف صفائی رکھو ٹھیک ہے کوئی بھی دےگھےگا جب اپ کا گھر ہی گندا ہے تو اپ کسی کو کیا بول رہے ہول رہے ا چھا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی اپ نے اب ایسے نا اگر ہر ویکتی اپنے اس پاس صفائی رکھے تو نا پورے سماج کو سوچھ رکھ سکتا ہے پورا سماج سماجھ سوچھ ہو جاتا ہے اپنے جو اس پاس میں ابھی تو اب ایسے اپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ کچھ لوگ سڑکوں پر نہ کچڑا پھینک دیتے ہیں
جی جی بالکل پتہ نہیں کیوں اج کل کے ہمارے معاشرے مل لو ہاں میں بات کر رہی ہوں آپ سے اواز آرہی ہے اپ کو
جی ہاں اب ا رہی ہے اپ کی اپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سڑکوں پر کچرا پھینک دیتی ہے
جی جی بالکل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسا ہی ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کرو اور سامنے کچرا ڈال دو چاہے وہ دوسرے کے سامنے پڑوسی کے گھر کے سامنے ہو یا اس سے دوسرے کا گھر گندا ہو اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل یہ تو نا اپ نے بالکل صحیح فرمایا کسی کو لینا دینا نہیں ہوتا ہے بس اپنے گھر میں ہی صاف صفائی رکھتے ہیں پڑوسیوں کے گھر میں بھلے ہی بیماریاں گھس جائے
جی جی بالکل اس سے کیا ہے جب ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو سارا کچرا اکٹھا کر کے ایک بالٹی میں ڈال دو یا بالٹی میں جس میں بھی ڈال کے ڈسٹ بن میں اس کو کچرے کی جو گاڑی اتی ہے یا پھر دور کہیں جہاں پہ کچرا پھنیکنے کی جگہ گا ہے وہاں پہ پھینک دو تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کم سے کم اس پاس کے جو محلے والے وہ بھی پریشانی اب جیسے طرح ہم نے ٹھیک ہے جھاڑو نکال دیا گھر کا کچرا جو بھی ہے ٹھیک ہے گھر سے تو نکال دیا اور باہر سڑک سے کر دیا کہ کیا کام ہے ہمارا گھر تو صاف ہو گیا ٹھیک ہے اب جیسے سڑک پہ پھر کچرا ہو جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر اٹ کے دوسروں کے گھر میں بھی چلا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کس طریقے کی صفائی کرتے ہیں لوگ کہ خود کے تووں صفائی کر لیکن دوسروں کا تو گھر ہی نہیں سمجھ رہے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے نا
جی ہاں لیکن نا یہ وہ بہت غلط بات ہے نا کہ کچڑا ادھر ادھر پھینکنے سے نہا گندگی پھیلتی ہے اور نہ بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں ایسے صحیح کہا نا آپ نے کہ پڑوسیوں کے گھر میں یا ویسے کچرا پھینک دیتی ہیں اب ویسے نا کچڑا ہمیں ہمیشہ کوڑے دان میں ہی پھینکنا چاہیے کوڑے دان کا اپیوگ کرنا چاہیے
جی جی بالکل جب ہم صفائی کر رہے ہیں ہمارے گھر کی ہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف کر کے کسی اور کے گھر کو گندا کرتے
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح نہیں فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا سوچھ واتاوارن سے من پرسن رہتا ہے صاف صفائی کرنے سے نا پڑھائی میں بھی من لگتا ہے
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے کہ صاف صفائی اچھی بات ہے اور اس سے کیا سوچھ رہتا ہے تو بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ہار نہ ہمیں خاص کرنا روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننا چاہیے ہاتھ منہ دھونا بھی ضروری ہے اور خاص کر کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں نا تھا ان سے اپنے ہاتھ دھونا چاہیے ہمیں اس سے کیا کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے
جی جی بالکل شریر کی سوچھتا بھی کافی اہم حصہ ہوتا ہے سوچھتا کا کیونکہ ہم اگر اپنے شریر کو ہی صاف نہیں کریں گے اچھے سے صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنیں گے تو بیماریاں تو اپنے آپ ہی پرپ جائے گی چھوٹی موٹی پھر وہ بیماریاں پھر آگے جا کے پھر بڑھتی ہی جاتی ہے بڑھتی ہی جاتی ہے پھر ہم ڈاکٹر کے جاتے اور بولتے ہم تو بیمار رہتے ہے ہم تو بیمار رہتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا جی آپ نے اب ویسے نا اس سے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر بھی سوچھتا پر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں کیوں کہ اچھی سوچھتا اچھی سواستھ کی کنجی ہوتی ہے اس لیے
جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہو محترمہ آپ کا یہ ایک اچھا خیال ہے کہ سوچتا ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ رکھتا ہے کیونکہ سوچھ گھر رہا
ہاں جی بالکل اور ویسے نا ہم سب ہی کو نا مل کے اپنے گلی محلے میں اور اپنے آس پڑوس میں نا سوچھتا سوچھ ابھیان چلانا چاہیے اور ویسے ہمیں پلاسٹک کا اپیوگ کم کرنا چاہیے اور اس کا نا صحیح نپٹان بھی کرنا چاہیے ہمیں پلاسٹک سے تو سب سے زیادہ دور رہنا چاہیے
جی بالکل لیکن آج کل کہ جو ماحول ہے ہمارا تو اس میں لوگ بگ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ پوالتھین یوز کرتے وہ کیا آسان چیز لگتی ہے اور سستے لگتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ یہ جو پولیتھیین بیگ ہے یہ جو پلاسٹک والے تھیلیاں ہیں یہ کتنی نقصاندہ جیسے ہم ان کو پھینک دیتے کوڑے کچرے میں پھر جانور کھا جاتے ہیں گائے وغیرہ تو ان کے پیٹ میں جا کے جم جاتی ہے پھنس جاتی ہے اس سے موت ہو جاتی ہے اگر ان کو ہم جلاتے ہیں تو اس سے بھی وایو پردوشن وغیرہ بہت کچھ مطلب ہوتے زہریلے جیسے نکلنے سے کافی نقصان ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے سوچھتا کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی جی مجھے بھی اچھا لگا ال اللہ حافظ